ہاں کیسے تھے بت
بھائی آپ کیسے ہیں
جی بالکل الحمد اللہ ٹھیک ہ تو آیا ب مے
اچھا ہم نے یہاں پہ بہت بار یہ دس سے زیادہ بار کال کری ہے کال ڈسکنیکٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے بہت بار ٹرائی کی ہے تو یہ اگر ہم ابھی کال کریں گے یہ والی تو یہ گ مطلب گنی جائے گی اس میں
ہاں گرنے جائے گی بٹ دس منٹ بھی اس کا ٹائم ہے لمنٹ
ہاں خالی دس منٹ تک لیکن یہ وہ کہہ رہے تھے نا گروپ میں وہ میڈم جو ہے وندنا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بندے کو آپ ایک نمبر پہ آپ دس بار ہی کال کر سکتے ہو تو ابھی میں یہی سمجھ نہیں پا رہا وہ یہی فل کال والی ہے یا مطلب ہم نے کی نا کال جو ڈسکنیکٹ ہوتی ہے مطلب بہت بار ٹرائی کری ہم نے تو اب پتا نہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے یا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ی
کوائنٹ ہوتی ہے دس بار تو کوئنٹ ہوتی ہے
ہوں ہوتی ہے پھر پھر تو بہت بار ہم نے کال کری ہے کیونک میں دیکھ رہا تھا وہ اس کا یہ لسٹ دیکھ رہا تھا میں ا نا یہ کاری کاری آئیت کو آپشن آیا ہے اس میں سارا یہ نکل رہی ہے ڈی ٹیلس کون سی کال ایکسپٹ ہوئی ہے کون سی ریجیکٹ ہوئی ہے تو میں نے تو ہاں ہماری ایک دو نہیں تین کالس ہماری ہوئی ہے شاید اس میں سے ایک کو ففٹی ون روپ اکیاون ایک کو باون روپی اور ایک کو تھرٹی سیون روپیز ایسا روپئے ملے ہیں تین کالز وہ ایکسپٹ ہوئے ہیں
جی جی جی سو دیکھیے جی اس میں ایکسپٹ ہو اور ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں نا وہ تبھی جو اس کا ریکارڈ اس کا جو رولس فالو نہیں کرتے بن رولس جو فالو کر رہے نا اردو میں بات کرنا رہتا میں
صی نہیں بس وہ وہ بات تو صحیح ہے میں اسی کا پوچھ رہا تھا تھوڑا کنفیوژن تھا یہ دماغ میں میں کہ یہ کال اگر ہم نے دس سے زیادہ بار کی ہے تو یہ پھر مانی جائے گی کال یہ اؤنٹ ہو جائے یا نہیں ہو جائے گی اس کا کنفیوز ژن تھا تبھی پوچھا میں نے آپ سے
ہاں جی مجھے تو تو آئیڈیا تو نہیں ہے میرے خیال سے میڈم بولے میڈم جو بولے نا کپا ایک پرسن کو کال کر سکتے ٹس کمپلیٹ کرے تلا کر سکتے کے بولے سنا میں دیکھا میں نے
وہی اس نے بولا تھا کہ ایک نمبر پر آپ دس بار کال کر سکتے ہو اب یہ نہیں پتا وہ ڈسکنیکٹ والی کال بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی یہی والی جو جو ہم دس منٹ تک کرتے ہیں یہی والی
جی جی تو ایکچولی مجھے روز میں جو شروع میں جو بتایا گیا تھا آپ کو کال جو ہے دس بجے تک کرنی ہے کے بولتے ہیں
اچھا ہاں سی دس منٹ تک ہے وہ اسی ہے دس منٹ کے بعد ہی خود سے ہو جاتی ہے ڈسکنیکٹ پھ تو ابھی اس کا میں دیکھ لوں گا یہ کال کر کے میں چیک کر لوں گا کہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ اکاؤنٹ ہو جاتی ہیں یا اس کا کیا سین رہتا ہے وہ میں چیک کر لوں گا
ہاں سو اس میں کیا ہے ٹاپک بات کرنا ہوگا ہمیں تو یہ وہ ایکسپٹ ہوگیا اپ اس میں بیچ میں ٹاپک جو نا ٹاپک اپن بیچ میں لے کے بات کر رہے تھے نا جیسے کہ کھانے کے بعد تی میں اور رہنے کے بارے میں تو وہ ٹاپک لے کے بات کرے تو وہ ایکسپٹ ہوتا میں تم کو ڈ اور ڈ نٹ بول کے اس کے میسج میں ڈالا تھا نے آپ کو
جی جی وہ میں نے دیکھا تھا کوئی بھی ٹاپک کی پر بھی بات کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے بس ان کو کیا چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ اردو میں بات ہو اچھے سے بات ہو کوئی ایسا کوئی ہم بری بات نہ کریں یہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے پھر اچھے طریقے سے بات ہو تو ہو جائے گا اچھا یہ موسم کا سنا ہے حال وہاں موسم کا
موسم الحمد اللہ پلے سے تو بہترا بھی کیا ہے ٹھنڈا موسم میں جن میں کل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شام میں بارش ہوئی نا تو آ دو دن لیٹ لک لی تو پرسوں کی ضرورت تو نہیں ہے کل بھی مارگ میں پانی ہم جد تیز تھا آج اتنا نہیں تھا د الحمد للہ تو ٹھنڈا ہے موسم
اچھا یہ حیدرآباد کا مجھے آپ بتائیں حیدرآباد میں کت اتنی موسم کا کیا حال رہتا ہے مطلب گرمیاں کب رہتی ہے زیادہ سردی اگر جب زیادہ کم ہوتی ہے مطلب وہ کتنا کم ہوتا ہے اگر سردیوں کا موسم آتا ہے حیدرآباد میں تو سب سے زیادہ کم جو ہے وہ مطلب سردی کب ہوتا اور کس مہینے میں ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل جی اصل میں کیا ہے یہاں پہ دبکلا جو ہے جیسے کہ سال خ کم ہوتے چینج ہوتے رہتا ہے نا ابھی دیکھیے دو ہزار چھتییس سے دو ہزار ستبس میں جو اکال جو شرو ہوا ہے ہاں لگ بھگ جنوری جنوری ہاں جنوری نہیں فبروری سے شرو ہے دکان سمار اس میں سو فبروری سے آپ کو یہ جون تلک کمپلیٹ ہو جاتا فبروری سے جون تلک پھر جون سے اب ا لگ بھگ اکٹوبر تلک وہ بارش آئے گا اکٹوبر سے دسمبر تلک بائیس ت بائیس اکٹوبر سے دسمبر ت ڈسمبر دمبر نے فبروری تلک لگ بھگ آپ کو ٹنخ ل رہے گا اں دنڈ رہ ب
سی مطلب کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے جب وہاںٹ ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھنڈ میں بارش نہیں ہوتی موسم ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو مطلب کتنا ٹیمپریچر جو ہے تاپمان جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے مطلب دس ڈگریز تک جاتا ہے بیس تک جاتا ہے
نہیں ج آٹھ یا نو ت لگ جائے گا
ٹھیک
آ لگ ن ا لگ یا پھر اس سے کیا ہے گرم چیز کھانا ہوگا جیسے کہ مچھھی ہوتی ہے اور انڈا ابال کے کھانا ہوتا ہے تو باڈی میں صحت وہ ٹائم پے آرام دکھتا ہے اور مان لیجیے ابھی ہم یہ دنوں میں جو دبکلا رہے گا نا اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں مینگو جو بنانا آئی مین جو آم بولتے ہیں نا
ہوں جی
ہاں آم بولتے ہیں وہ آم کو جب ہم کھاتے ہیں نا اسی گھرم ہی گرما جو گرم رہے گا نا وہ ٹھنڈ کے میں دھوپ کالے میں وہ باڈی کو سپورٹ کرتا
بالکل صحیح صحیح بات ہے آپ کی
بارش میں جو ہم جو کھاتے ہیں جیسے کہ بنا آئی مین بارش سے بھی کچی انڈا اس میں پروٹین بھی ملتا ہے تو تاکہ پروٹین سے کیا ہوتا ہمیں بارش سے دھنکالے میں ہیلپ ہوتی پھر وہ دھن کالے میں اور اس سے زیادہ گرم چیز کھاتے ہیں جیسے کہ باہر نہیں نکلنا زیادہ کام سکون سے کرنا زیادہ کام میں ہڑبڑی نہیں کرنا تنخ لے اس میں اس میں کور ہوتا ویسی چیزیں میںسے چیزیں کھائیں تو کیا ہے باڈی کا ٹیمپریچر جو ٹیمپریچر جو رہتا ہے نا تاپمان بولتے ہیں
ہ ہاں بالکل بالکل ہاں صحیح مطلب باڈی کا ٹیمپریچر صحیح رہے گا اندر سے باہر سے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے پھر ہاں صحیح بات ہے ہ ہ صحی بات ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے ہماں مطلب ونٹرس میں تو پتا ہی ہے آپ کو بہت زیادہ ا ٹھنڈ ہوتی برف کی وجہ سے نگیٹو یعنی مائنس میں چلا جاتا ہے تو ہاں تو اس میں کیا ہے جیسا کیا آپ نے سنا بھی ہوگا ایک چیز ہوتی ہے یہاں کاںگری بولتے ہیں ہم اسے اس میں ہم کوئلہ وغیرہ ڈالتے ہیں پھر ایسے اس کو گرم کر کے پھر ہم وہ ایک اوور کوٹ بھی دیکھا ہوگا شاید آپ نے اسے ہم فرن کہتے ہیں ہاں برف باری میں ہم لگاتے ہیں وہ وہ ایک سر مطلب پوری باڈی اوور کوٹ سمھو آپ جیسے جیکٹ ہوتی ہے نا ویسے مطلب ایک کپڑے خاص کپڑے کا بنا ہوتا ہے تو وہ اوپر سے لے کے نیچے مطلب ایسے گٹ گٹنوں تک گھٹنوں سے بھی نیچے جاتا ہے تو اسی کے اندر پھر ہم رکھتے ہیں وہ کانگری جسے بولتے ہیں کوئلا وغیرہ ہوتا اس میں تو اس میں بھی ہم مطلب وہ گرمی کے کے لیے یوز کرتے ہیں ایسا تو یہ چیزیں ہیں
اد خطر نک رہے گا وہاں پہ ٹھنگال ہ تو دھنڈ وہاں پہ دنڈ اتنا خطرناک رہے گا وہاں پہ
بہت زیادہ بہت زیادہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مائنس پندرہ تک جاتا ہے ہاں صحیح بات ہے اس سے بھی زیادہ کبھی ہو جاتا ہے لیکن مائنس دس پندرہ تک ہو جاتا ہے تو ایسا ہے اب لیکن ہماری عادت ہے عادت ایسی ہیں کہ ہم مطلب ہم نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں مطلب ایسا لوگ گھروں کے کے اندر ایسی مطلب وہ گیس گیس سسٹم لگا دیتے ہیں لکڑی جلاتے ہیں ہمام وغیرہ لگات ہیں جیسا کہ میں نے اب بتایا وہ کانگری جو ہوتی نا وہ چوٹا میں کب دکھاؤ گا آپ کو امیج وغیرہ میں یہ اس پہ واٹس ایپ پہ تو وہ ہم ی استعمال کرتے ہیں اس سے ہم بچتے ہیں سردیوں سے تو ہماری اب عادت ہے تو ورننا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اس سے سردیوں میں ہاں جی تو اچھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ سردی جو ہے وہ سردی اسی مہینے میں رہتی ہے یہ
نہیں نہیں سر جی نہیں پہلے ہاں جی ہاں دسمبر سے لے کے
ف فیبری تک رٹ
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اکٹوبر سے لے کر فبروری تلک ٹھنڈ رہتی
ہاں ہاں
فبروری سے لے کر جون تلک گرمی رہے ج
گرمی رہے گی تو یہ لاسٹ لاسٹ مہینہ ہے آخر مہین ہے گرمیوں کا جون تک ہاں یہی چیز ہے تو جون میں سب سے زیادہ گرمی رہے گی
جی جون میں آلریڈی گرمی ہو گئی بہت داگ میں م آپ رہے گی جی ہاں
تو اس کے بعد جولائی اگستٹ میں تھوڑا تھوڑی کم ہوگئی گرمی
جی جی جی بالکل بالکل
یہاں سب سے زیادہ گرمی ہوگی جولائی اور اگست میں پھر اس کے بعد کم تھوڑی کم ہو جائے گی جولائی اور اگست میں یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ گرمی رہتی ہے ایسا ہے بارش پت ہے بارش کبھی بھی ہوتی لیکن اکثر یہ جو سی سیزن ہوتا ہے نا بارش کا وہ ہوتا ہے یہی اپریل اور مئی میں اپریل مئی میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے مارچ سے لے کے مارچ اپریل اور مئی ان تین مہینوں میں بارش ہوتی ہے بہت زیادہ
جی جی جی جی اس سے بر نکلنا اور لگ لکڑیاں بھی پورے ٹھنڈے ہو جاتے کچے ہو جاتے
ہ ہ پھر پھر یہ کچھ مہینے جیسا کہ میں کل بھی بتا رہا تھا یہ چار پانچ مہینے گرمیوں کی رہیں گے اور پھر اس کے بعد پھر سے آئے گی سردی ک کب تک مارچ تک مارچ اپریل تک رہے گی پھر تو پھر جو میں کہہ رہا تھا وہ فرنجوئی اوور کوٹ جو ہم پہنتے ہیں ا کندوں سے لے کے گٹلوں تک یہ سور کہاں کہ کہتے ہیں ان کو یہی ہاں تو وہ پہننا پڑتا ہے پھر پانچ چھ مہینے
ٹکن تو الگ اچھا پیروں کے ٹکنوت الگ جی جی جی تو آپ کی باتوں کو سن کے مجھے ابھی بھی سردی ہو رہیمات پتا سڑتی آپ میں محسوس کر رہے در کاا بول رہے ہیں آپ
صحیح ہے نہ یہاں ہوتی ہے ابھی بھی ہے اگر آپ اندر بیٹھو گھر کے اندر تو آپ کو سردی ہی لگے گی اندر ہے کمروں میں بھی تو باہر جا کے آپ کو لگتا ہے نہیں ہاں گرمی ہے تھوڑی اتنی زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی لگتی ہی پھر لیکن اندر اندر جو ہے اندر آپ کو لگے گا کہ نہیں بھائی ہاں سردی ہی ہے ہاں جب میں وہ کام وغیرہ کرتا ہوں تو میں یہ پیروں پہ رکھتا ہوں وہ رومال وغیرہ پٹی وغیرہ رکھ
جی ہاں ہر کشمیر میں سب سے فیمس کھانے میں جو فروٹ جو رہے کیا کون سی چیز رہے گی سب سے مشہور امین
یا یہاں کہاں یہاں کا تو یہاں بہت ساری چیز چیزیں ایسی تی ہیں جو ہم جب ہماری یہاں اپنی ہیں اپنی چیزیں جو ہے ہم فروٹس وغیرہ ا اس میں سے بات ہے سیب تو آپ کو پتا ہے کشمیری وہ تو مشہور ہی ہے ہاں ایک بھی ہے وہ گلاس جیسے چائے چاری ہے نا چاری گلاس جے کہتے ہیں ہاں وہ وہ بھی بہت زیادہ یہ ہے یہاں